ہیلو ہیلو سلام وعلیکم
ہیلو
ہیلو سلام وعلیکم
ہیلو
ہیلو آواز نہیں آ رہی
ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی
ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے آپ
ہیلو
سلام وعلیکم آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے
ہاں ابھی آ رہی ہے
ہاں ابھی آ رہی ہے السلام علیکم جی سب ابو امی جان سب خیریت ہے
سب خیریت ہے آپ بت
سب خیریت ہے آپ بتائیے ہاں سب خیریت ہے آپ کے گھر میں جی ہاں سب خیریت ہے بھائی جان ابو جان امی جان جی تو آج ہم اور بتائیے اور سنائیے آپ کیا حال ہے
بس بڑھیا
بس بڑھیا ہم تو کس کنٹری سے ہو آپ
ہاں
ہاں کس کنٹری سے ہو آپ
ہیلو
ہیلو ہیلو آواز آ رہی ہے نہیں آواز نہیں آ رہی اچھے سے آپ کی جی آج ہم سوشل میڈیا کے بارے میں بات کریں گے جی
ہاں سوشل میڈیا سوشل میڈیا کا تو دیکھو پتا ہی ہے آپ کو
تو اس کے فائدے بھی کافی ہیں نقصانات بھی کافی ہیں اگر دیکھا جائے تو
جی بتائیں گے آپ ہمیں فائدے نقصان کچھ
فائدوں کا تو مطلب ایسے ہی چل رہا ہے کی کئی لوگوں کے لیے تو دیکھو روزمرہ کی زندگی کا روزی روٹی کا سادھن ہے یہ ایک طرح سے ہے نا
جی جی
تو مطلب میرے میں تو میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے ہمارے گھر میں ایک مطلب باور چی تھے
جی
وہ ایسے ہی جیسے فری ٹائم میں انہوں نے کبھی فری ٹائم ہونا کچھ بنانا انہوں نے یہیں پہ ڈال دینا سوشل میڈیا پہ ہے نا یوٹیوب وغیرہ پہ اپنا چینل بنا لیا انہوں نے
جی جی
وہاں سے مطلب کافی اچ ھی ان کو انکم آنی شروع ہوگی
جی ہلو جی بولیے بولیے ہلو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں ہلو آ رہی ہے کافی کم آ رہی ہے آواز آپ کی جی جی بولیے آپ کیا بول رہی تھی بولیے ذرا
ہاں میں نے بولا ہمارے یہاں پے گھر میں ایک باورچی تھے خان سامہ تھے تو انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا تو اس سے کافی اچھی انکم ہوگئی ان کو
کہو
تو وہی ہے سوشل میڈیا کے وہی تو آپ کو بولا کہ کچھ فائدے بھی ہے کچھ نق
فائدے بھی ہے کچھ نقصانات بھی جی جی سو جی سوشل میڈیا پہ ایسا ہو تا ہے جی میں بتاؤں گا آپ کوکچھے
ہاں
جیسے کہیں حادثہ ہو جائے
ہاں سہی فرمایا اپنے حادثہ ہو جائے تو مطلب ہنگامی مدد پہنچ جاتی ہے انسان تک
جی جی تو اس کی ہم کو نیوز فور تھی جی ایسے کہئی دینک باسکر یہ پہ سو پبلک یہ پہ تو ان پہ کہا ہے کہ ترنت سوشل میڈیا جو بھی حادثہ ہو جائے کی ترنت فاسٹ ٹیک نیوز ایپ پر آ جاتی ہے
صحیح فرما
سے ان کو پورے دیش پورا سنسار دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر آج یہ حادثہ ہوا ہے
ہوں
جی جی تو ایسے کہیں ٹریفک کے کارن حادثہ ہو گیا کہیں روڈ خراب ہے اس کے کارں حادثہ ہو گیا تو وہ کیا کہ سوش سوشل میڈیا وہ چیز دیکھتے ہیں نگر پالکا والے بھی لوگ دیکھتے دکھتے ہے کا سدی گڑھ کیا جاتا ہے جیسے کہیں روڈ روڈ خراب ہے جی تو اس روڈ کے کارن حادثہ ہو گیا کہیں تو اس ایسے سوشل میڈیا پر ویڈیو وغیرہ ڈلتی ہیں جی
ہاں وہی ہے نا کہ میں تو میں تو یہی دیکھا ہے کہ موجودہ دور میں تو جو سوچ سوشل میڈیا انسانی زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہےا فیس بک انسٹا انسٹاگررام واٹس ایپ وغیرہ یوٹیوب جیسے جو مختلف ویب سائٹ ہے اور ایلیکیشن ہے وہ دنیا بھر کو مطلب پوری دنیا کے سارے دیشوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے ایک دوسر کے قریب لا دیا اس نے ہے نا آج کل کے دور میں مطلب ایسا ہو ہے کہ لوگ خبرے حاصل کرنے تعلیم پانے کاروبار کو اپنے کو فروغ دینے مطلب بڑھانے کے لیے اور اپنے احباب و عجیزوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں نا
جی جی جی
ہاں
سوشل میڈیا ایک بہت ہی اچھی چیز ہے جی جو ہمیں کہیں دور دور کی جانکاری دور دور کی جانکاری کا ہم کو آبھاؤ ہوتا ہے جی معلومات ہو جاتا نا ہر ایک چیز معلومات جی جی جی ہم ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج وہاں پر وہ حادثہ ہو گیا اور ایسا نہیں ہے کہ حادثہ کسی کی نیوز آتی ہوں کہیں بھی کوئی جیسے کئی کرکٹ ہو کرکٹ ہو رہی ہے کبڈی ہو رہی ہے تو ان کی بھی فیشٹ پہ نیو آتی ہے کہ ہاں آج ہے اس گاؤں میں اس شہر میں کبڈی ہوئی ہے اس ویکتی نے جیت حاصل کی ہے جی جی
وہی ہے نا اگر اس کا صحیح انداز سے انسان استعمال کرے تو پھر تو یہ بےحد مفید ثابت ہوتا ہے لیکن اگر بے احتیاطی اور حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو پھر اس سے کئی پرار کے نقصان نانات بھی سامنے آتے ہیں نا ہ ابھی دیکھو کئی لوگ اپنے کاروبار کو کتنا بڑھا لیتے ہیں سوش سوشل میڈیا سے
جی جی جی
ہ وہی ہے نا کہ کاروبار کے میدان میں بھی اس کی سوشل میڈیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے
جی جی جی
تاظیر اپنے سامان کی جو تشہیر کر کے زیادہ سے زیادہ گراہکوں تک پہنچا سک
جی جی جی جی جی آج کل پرچاروں سے نہیں سوشل میڈیا سے زیادہ پرچار ہوتا ہے یہ جی جی جی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھروں میں بچے ہوتےلی بچے باہر بچے تو وہ کیا ہے کہ ادھکتر یوٹیوب وغیرہ یوج کرتے ہیں
ہاں
تو ہمارے یہاں سے جی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے تو ہمارے وہ اگر موبائل چلا رہا ہے تو یوٹیوب پہ انسٹا کچھ بھی کون سے سوشل میڈیا کے ایپ پر ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا تو اس کے بغیر اس کی دادی امی جان بھائی جان بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ویڈیو دیکھتے ہیں تو کہیں یہاں سے ہی ویڈیو آ جائے کہیں کسی کی کون سی ویڈیو آیا تو بچ بچہ بھی دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو اور اس فیملی ممبر بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی پتا چلتا ہے یہی کہ آج یہاں پر یہ بات ہوئی آج آج وہاں پر یہ بات ہو گئی ہے جی جی اور سنائیے کیا حال ہے
ہاں بس بڑھیا مطلب اس کا تو ایسا ہے کہ جس کے بے شمار فائدے ہے سو سوشل میڈیا کے وہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہے ہے نا جیسے کہ حد سے زیادہ اس کا استعمال کرو گے تو اس سے پھر وقت ضائع ہوتا ہے انسان کا جو بچے ہوتے ہیں ان کی تعلیم وہ کام پر منفی اثر ڈالتا ہیں ہے نا تعلیم بھی نہیں ہو پاتی ان کے اچھے سے
جی جی ایسا ہوتا ہے یہ
ایک طرح سے یہ علم کا خزانہ بھی ہے کہ علم بھی ہوتا ہے اس سے انسان کو پر دوسری طرف مطلب اس کے نقصانات بھی ہے کہ جو بچے ہیں تعلیم سے دور ہوتے جاتے ہیں کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ کر کے سوشل میڈیا کا نا اس پہ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں
جی جی جی ایسا امی کچھ بتایا آپ کو کچھ
ہاں جی
جی ایسا ہوتا ہے کہ بچے موبائل یوج کرتے ہیں نا تو ادھکتر بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے
ہاں یہ تو بات صحیح بتائی ہے آپ نے نہیں دینی چاہیے بچوں کو ہے نا موبائل وہی تو میں بتا رہی ہوں کہ وقت ضائع کرتے ہیں اپنا وقت خراب کرتے ہیں وہ اس پہ موبائل
ج بچوں کو کتنا بھی سمجھ بچوں کو کتنا بھی سمجھا لوں گے بچے مانتے نہیں ہیں وہ اپنی جد پر اڑے ہوتے ہیں
ہاں درست فرمایا اپنے پھر بچے دو بچے ہوتے ہے نا نا سمجھ ہوتے ہیں وہ
جی ان کو موبائل کم کم کم کم ٹائم کے لیے دینا چاہیے
نہیں پھر پتا کیا بات ہے پھر تھوڑا گھر میں بھی ہو جاتا نا پھر امی ابو کو بھی دیکھنا چاہیے ہے نا والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو نہ تھمائے ہاتھ میں ان کے ہے نا تو وہ خود بھی نہ چلائے ان کے سامنے زیادہ نہ چلائے اگر بہت زیادہ اس کا مطلب یوز کریں گے موبائل فون کا بچوں کے سامنے تو پھر بچے بھی جب حد سے زیادہ ماں باپ یوز کر رہے ہیں تو پھر بچے تو کریں گے نا پھر
جی جی صحیح بات ہے جی اگر جی ادکتر موبائل بچے یوجز کرتے تو ان کی آنکھوں پر بھی ویور پڑتا ہے جی
ہاں درست فرمایا اپنے مطلب صحت بھی خراب ہوتی ہے اس سے ہے نا دیکھو کام وہ کر نہیں پاتے ب ٹائم پہ چاہے بچے ہے چاہے بڑے ہے دیکھو گھنٹے تو گھنٹو مطلب اسکرال کرنے میں لگا دیتے ہیں ریلس وغیرہ دیکھنے میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے ان کا ہے نا پھر کام ہو نہیں پاتا وقت پہ پھر اس سے نا ذہنی دباؤ بھی بنتا ہے انسان پہ میں نے دیکھا ہے بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے چاہے بندہ ہو چاہے بچا ہو کام پینڈنگ ہے تو پھر پڑا ہے نہیں آپ کر پائے پورا دیکھ رہے ہو بار بار فون ہی دیکھ رہے ہو گھنٹوں سے
جی جی
پھر اس سے انسان پہ ذہنی دباؤ بھی بنتا ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے انسان
جی آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ پہلے پہلے والے لوگ جو بڑے بزرگ لوگ ہمارے بزرگ لوگ
ہاں ہاں
ٹی وی دیکھنا پرحم رہتے تھے پہلے انٹرنیٹ سویدھا موبائل وغیرہ یوج نہیں کر
سارے امی ابو ہے نا باجی سب بیٹھ کے ساتھ میں ہمارے دادی جان دادا جان سب ساتھ میں بیٹھ کے دیکھتے تھے ٹی وی بڑا اچھا بھی لگتا تھا ہے نا
جی ٹی وی دیکھنا پسند کرتے تھے تو انٹرنیٹ کا اپیوگ وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ انٹرنیٹ کچھ چیز ہوتی ہے
ہاں درست فرمایا آپ نے
جی جب نئی جنریشن میں یہ انٹرنیٹ کی سویدھا آئی انٹرنیٹ دوارا ہی سب کام ہوتے ہیں آج کل کے آج تو آج کے ٹائم میں اگر موبائل میں انٹرنیٹ نہ ہو تو موبائل ایک کی پیڈ فون کی طرح لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ بھاری یہ بھارے ہاتھ میں یہ بوجھ رکھا ہے کیا کچھ
ہوں ہوں درست فرمایا آپ نے چلو اچھا لگا بہت آپ سے بات کر کے انشاء اللہ پھر آپ سے بات کریں گے کبھی
جی جی اللام و علکم
السلام وعلیکم